ہاں اب آواز آ رہی ہے کیا
ہاں جی ہاں جی آ رہی آ رہی ہے
چلو
اور بتاؤ کیسے ہو
بڑھیا ہے کیا کر رہی تھی بہن
کچھ نہیں بس ایسے ہی گھر پہ ہوں آج تو ممی نے پھر سے وہی شادی کی بات شروع کر دی تھی
اچھا تو پھر تم نے کیا بولا
میں نے بس یہی بولا کہ تھوڑا ٹائم چاہیے ابھی جلدی میں ڈسیزن نہیں لینا تھوڑا سوچ سمجھ کے
اچھا تو ابھی تو بالکل ویسے صحیح کہا تھا نے شادی لائف کا بہت بڑا ڈیسیزن ہوتا ہے
ہاں اور صرف فیملی کی خوشی نہیں اپنی خوشی بھی ضروری ہے
ہوں ویسے کسی لڑکے کا رشتہ آیا ہے کیا
ہاں ایک رشتہ آیا تھا فیملی تو مجھے ٹھیک لگے لگی لیکن ابھی پراپرلی بات نہیں ہوئی میری ان سے
اچھا تو پہلے آرام سے بات کرنا سمجھنا کہ اس سوچ ملتی ہے کہ نہیں
ہاں مجھے بھی وہی لگ رہا ہے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں صرف جاب اور لکس سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے نا
صحیح کہا رسپیکٹ ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے
ہوں بالکل ویسے سچ بولوں تو ابھی میں تھوڑی نروس بھی ہوں
ہاں یہ تو نارمل ہے کہ ہر کسی کو شادی سے پہلے تھوڑا ڈر لگتا ہے
ہاں بس دعا ہے کہ جو بھی ہو بس صحیح انسان ملیں
ضرور ملے گا پازیٹیو سوچ رکھو
تھینکس یار تم سے بات کر کے کافی اچھا لگ رہا ہے
اینی ٹائم میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں ویسے اس لڑکے سے بات ہوئی کیا
ہاں کل فون پر تھوڑی دیر بات ہوئی تھی بس مشکل سے پانچ منٹ
اوکے تو پھر کیسا لگا
ٹھیک تھا کافی کام انسان ہے میرے کو تھوڑا پولائٹ بھی لگا آرام سے بات کر رہا تھا
تو کس ٹاپک پر بات ہوئی
وہی فیملی کو لے کر جاب کو لے کے اور تھوڑی بہت ہاوبیز کے بارے میں پوچھا رہا تھا فیوچر پلانس کیا ہے میرے ان سب کے بارے میں بس یہی بات ہوئی
اچھا تو تو کیا انہوں نے تمہاری بات دھیان سے سنی
ہاں سنی تو بٹ مجھے لگا کہ وہ بیچ میں انٹرپٹ بھی نہیں کر رہا تھا میرے کو
یہ تو بہت اچھی بات ہے رسپیکٹ دکھاتے ہیں
ہاں لیکن ایک کال سے کسی کو جج بھی تو نہیں کر سکتے نا ہم
ہوں بالکل صحیح کہا اب تھوڑی میٹنگ سے باتیں ضرور کرنا
ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے میں نے سوچا ہے کی پہلے دوسرے وہ اچھے سے سمجھنا چاہیے ہمیں
ہاں صحیح میں دیکھو شادی بھروسے اور انڈرسٹینڈنگ پر ہی ٹکتی ہے
بالکل سب بس کچھ نیچرلی ہو جائے مطلب سب کچھ نیچرلی ہو جائے بنا کسی پریشر کے
اور جو بھی ڈسیزن ہے نا اپنی خوشی کو بھی امپورٹنٹ دینا
ہاں ویسے ہی کروں گی
چلو پھر بعد میں اور اپڈیٹ دینا مجھے
پکا تھانک یو
ہوں تو کیا کل پھر بات ہوئی اس سے
ہاں شام کو لگ بھگ ایک گھنٹے تک بات ہوئی تھی ویسے تو
اچھا تو اس بار کیا ڈسکش ہوا
اس بار بس وہی فیوچر گولس فیملی ویلیوز اور رسپانسبلٹیز کے بارے میں تھوڑی بہت بات ہوئی تھی بس
اچھا لگا اس کے آ سوچنے کا طریقہ اچھا لگا
ہوں اس نے بولا کی شادی میں دونوں کی ایکول ریسپیکٹ اور سپوٹ ہونا چاہیے دونوں کا
بہت بڑھیا بات ہے یہ سن کے تو کافی اچھا لگا
ہاں ویسے تو مجھے بھی پسند آیا اور اس نے کہا کی وہ ہر ایک کہ جیسے کسی دن مل کر لینا پسند کرے گا ایسا نہیں ہے کی صرف میرا ہی رائٹ چلے گا سب کچھ میں ڈیسائڈ کروں گا ایسا کچھ نہیں کہا اس نے
ایسے تو مجھے لگا کے کافی میچور ہے
ہاں لیکن میں ابھی بھی تھوڑا اور ٹائم لینا چاہتی ہوں کیونکہ ایک دو میٹنگس میں ہم کسی کو اتنا اچھے سے نہیں جان سکتے
بالکل صحیح کہا آرام سے ڈیسیشن لینا صحیح ہوتا ہے
ہاں ممی پاپا بھی یہی کہہ رہے ہیں کی جلدی نہیں ہے نا تھوڑا سوچ کے ڈیسائڈ کرو اتنی جلدی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی ایسا
یہ تو اچھی بات ہے کہ فیملی سپورٹ ملنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے
ہوں میں چھوٹی ہوں ایک تو اپنے گھر میں تو پھر شادی کے بعد بھی میرے کچھ ڈریمس ہیں اور میں اپنے کیریئر کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں
ہوں اور یہ بات اس سے کلیئر بتانا جو صحیح پاٹنر ہوگا وہ ضرور سپورٹ کرے گا
ہاں اس نے بھی کہا ہے کہ وہ پاٹنر کے گولس کو رسپکٹ کرے گا میں جو کرنا چاہتی ہوں مجھے اس میں سپورٹ کرے گا
پھر تو اب تک سب پوزیٹیو ہی لگ رہا ہے
ہاں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے
ہوں
جی
میں تو دعا کروں گی کہ جو بھی ہو تمہارے لیے بیسٹ ہو
تھینک یو تمہاریے وشیز میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے
تو آج کی کیا اپڈیٹ ہے
آج کا بس وہی آج ہم دونوں فیملیز پہلی بار ملے تھے
ہاں تو کیسا رہا سب کچھ
ٹھیک تھا ویسے تو کہہ سکو تو کافی اچھا تھا دونوں فیملیز نے آرام سے مل کے بیٹھ کے بات سب کا نیچر کافی فرینڈلی لگا مجھے تو
اچھا تو تم دونوں کو بات کرنے کا ٹائم ملا
ہاں تھوڑی بہت دیر الگ بیٹھ کر بات ہوئی تھی ہماری
ٹھیک ہے تو پھر کیا باتیں ہوئی
وہی ہم نے اپنے فیوچر پلانس کو لے کر تھوڑی بہت بات چیت کی کیریئر کو لے کے گھر کے رسپانسبلٹیز اور ہابیز کے بارے میں تھوڑی بہت بات کی تھی بس
تو کیا انہوں نے تمہاری باتوں کو امپورٹینٹ دی
ہاں اس نے بولا کی ریلیشن شپ میں ٹرسٹ اور کمیونیکیشن سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے
یے سن کے تو کانفیڈینس بڑھ گیا ہوگا
بالکل بٹ مجھے لگا کی وہ سمجھداری سے ہر بات سن تا ہے
فیملی والوں کا کیا ریئیکشن ہے تھا
سب لوگ کافی خوش تھے کسی نے بھی جلدی ڈیسیزن لینے کا پریشر نہیں دیا ابھی تو میرے اوپر پر سب نے بس یہی کہا کی اچھے سے سوچو پھر اس کے بعد ڈیسائڈ کرنا
یے تو بہت اچھی بات ہے کی فیملی سپورٹ کرتی ہے سمجھتی ہے ان سب باتوں کو
ہاں اب ہم نے ڈیسائڈ کیا ہے کی تھوڑا اور ٹائم لے کر ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھیں گے پھر ہی اس کے بعد فیملی میں بات کریں گے آگے
پرفیکٹ ڈسیزن ہے شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے
ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں کی ڈسیزن دل اور دماغ دونوں سے لوں
ہمم اور جو بھی ڈسیزن ہوگا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں
تھینک یو تم سے بات کر کے ہمیشہ مجھے کانفیڈینس ملتا ہے
چلو کچھ جلدی سے گڈ نیوز بھی سنانا پھر
ہاں ہاں پکا سب صحیح رہا تو سب سے پہلے تمیں ہی بتاؤں گی
ٹھیک ہے تو کیا فائنل ڈسیژن ہوا
کافی سوچنے کے بعد ہم دونوں نے ہاں بول دیا اپنے اپنی فیملیز کو
ارے واہ تو بہت بہت مبارک ہو
تھینک یو سب بہت خوش ہیں
چلو اچھا ہے لڑکے نے کیا کہا
اس نے بولا کی وہ اس رشتے کو پیار رسپیکٹ اور ٹرسٹ کے ساتھ نبھانا چاہتا ہے
چلو اچھی بات ہے یے سن کے بہت اچھا لگا کی تم دونوں دو انڈرسٹینڈنگ ہو ایک دوسری باتوں کو سمجھتے ہو
ہاں
تو انگیجمنٹ کی ڈیٹ فکس ہوئی
اگلے مہینے کی ڈیٹ سوچی جا رہی ہے ابھی تو ویسے بٹ فائنل ابھی کچھ کنفرمیشن ڈیٹ ملی نہیں ہے امید ہے جلدی ہی ملے گی
ٹھیک ہے بڑھیا ہے تو جب ہو تب بتانا
اوکے ٹھیک ہے چلو میں ابھی رکھتی ہوں پھر بعد میں بات کرتے ہے
اب
ہاں